السلام السلام علیکم و علیکم اس السلام آپ ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ سب ٹھیک ہو گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
شکر خدا آپ سب ٹھیک ہو
شکر اللہ کا کیا ہے کل سے پھرک ہے آپ کو کچھ
اں لگ مجھے زیادہ ہی ہو گیا ہے لگتا ہے
ہاں ہاں
میں مجھے کیا کام ہے وہاں پہ انجیکشن بھی اور دوائی بھی دی میں نے شام کو دوائی کائی مجھے صبح تک پت ہی نہیں ہے میں کہاں تھی ہاں وہ ہے نا وہ پرگپن کی دوائی مجھے اس سے پہلے دی تھی یہ ہاسپٹل میں بھی پرگپن مگر وہ اتنا شاید تیز نہیں تھا اس سے مجھے اتنی لیکن آج مجھے رات کو پتا ہی نہیں ہے میں کہاں تھی
میں آپ کو کل صلی اللہ میں آپ کو کل فون کر رہی تھی ج یہی میسج کر رہی تھی مجھے لگا آپ مت جاگ رہی ہوگی لیکن کہاں آپ آپ نے گوڑی جیسے بھیجے تھے اب سو گئی تھی اب مجھے پہلے ہی بات اچھا لگ دوائی کی وجہ سے ہوا ہوگا میں نے آپ کو پہلے سے ہی بولا نا
ہاں
ہمم
مجھے پتا ہی نہیں ہے رات کو میں اب مجھے فرق ہوتی مجھے لگا سو مجھے فرق ہوگی میں اٹھ ہی نہیں پا رہی ہوں زیادہ ہی پتا نہیں کیا ہوا
یہ ہوتا ہے آج میری ماما کو بھی نیند نہیں آئی ہے رات بھر وہ آپ وہ نا مجھے اسے اب
ہاں لیکن بارش کی وجہ سے تھوڑی ٹھنڈی کی باہر کتنی تباہی ہو گئی ہے سیلاب
لیکن ب ہاں ہوا نا اور اللہ یہاں رحم کرنا چاہیے
اور کیا
میں نے سنا گری گریز بھی اور لینڈ سلائڈ ہوا
سلائڈ ہو بھی ہے
ہاں باپ یمیں دیکھو کیا ہو گیا ہے وہاں پہ اتنا پانی جما ہوا ہے ڈاؤن ٹاؤن پورا پانی کے نیچے
ہم صبح بول رہی تھی میری بھابھی اچھا ہو گیا بارش بہت پڑنی چاہی میں نے بولا اس کو اب اتنی بھی بہت مت بولو پھر سیلاب کا ٹائم پھر وہ ٹینشن بھی ہوتی ہے نا یہاں پہ
کیسے گھرج رہی تھی
اور کیا
ا ہوہو ہو ہو ہو
میں صبح اٹھی مجھے کمر میں آج زیادہ ہی درد ہے پتاہ نہیں کیا ہوا جتنی میں نے دوائی کھائی انجیکشن کیا جیسے مجھے زیادہ ہی ہو گیا ہے اس سے
آئے آج گھر آپ کو
نہیں میں کھن مجھے لگتا ہے میں جا ہی نہیں پاؤں گی آج
ہاں ہے نا آپ کو یہ آپ کیسے جاؤگی
میں کیا کروں گی وہاں پہ یہاں پہ فر بھی اگر میری بیٹی کو یہ دھونی ہوتی ہے بوٹی صاف کرنی ہوتی ہے وہ میری ماں اور بہن کرتی ہے وہاں پہ کون کرے گا اوپر سے مجھے یہاں پہ ہم ان در یہ واش روم اگر میں خود بھی جاؤ ں گی نہ میں اس کو دووں گی مجھے وہاں اوپ ر چڑھنا پڑتا ہے پچاس بار دن میں
ہائے ہائے کیوں باہر کوئی واش روم نہیں ہے
باہر ان کو ایک ہی وا ش روم ہے لیکن ڈائی پر اتا رنا پڑتا ہے مجھے ہے نا کمرا ادھر اوپر ہں ڈائی پرات
آپ خ آپ کسی پالیتھین میں کسی بیگ میں نیچے ہی لے آؤ اس کا
ایک وہ اوپر سے انہوں نے واشنگ مشین اوپر چڑھائی ہے ان سے واشنگ مشین اوپر چڑھائی مجھے کچن نیچے ہے واشنگ مشین او پر ہے اب نیچے کھانا پکاتی ہوں اس سے مجھے زیادہ ہی ہوگیا ہے اور کیا
ہاں
اب میں نے بولا ان کو اس واشنگ مشین کو باہرا ہمیں واش روم میں لیکن وہ چھوٹا ہے میں نے ان کو بولا اب اس کو یہ دیوار ایک گراؤ یہ ادھر ویرنڈا ہے تھوڑا سا میں نے بولا آپ اس کو اسی میں کرو وہ تھوڑی سی جگہ بناؤ فر واشنگ مشین ادھرہی رکھیں گےنیچے کچن بھی ہے ہمیں تھا نی اچھی لانڈری تھی ہمیں نیچے ہم اسی میں کپڑے دھو تے تھے وہیں پہ ک چن بھی تھا وہی پہ لانڈری بھی تھی اوپر بھی ایک کچن تھا فر میری میرا دیور نکلا نا الگ میں نے پھر میری ابھی ساس بولا اب اس نے بھی بولا تو بولا ہمیں اوپر والا کچن دے دو ہم اوپ اوپر ہی رہیں گے میری ساس نے کہا مانا اس نے بولا میں ادھر سوتی ہوں مجھے پیچھے والے کمروں میں نیند ہی نہیں آ تی ہے وہ یہ انہوں نے پھر اسی لانڈری کو بنایا یہ کاؤنٹر وانٹر اور سائڈ میں جو روم تھا نا اس کو وہی سے وہ ا رچ جیسی نکالی بنایا اسی کو کچن ہم واشنگ مشین لے کے در بدر ہو گئے پھر وہ اوپر چڑھا ئی اب اوپر کرنا پڑتا ہے پال پ کبڑے دھونے پڑتے ہیں نیچے پکانا پڑتا ہے کھانا مجھے اسی سے ہو گیا زیادہ کام میرے کو
آج کل ہر کس پتہ ہے میری فرینڈ ہے اس کی نا یے اس کی ایک جگہ شادی ہوئی تھی کسی وجہ سے اب اس کو ڈائیورس ہو گیا اب اس کو نئی جگہ شادی ہے وہ کہتی ہے مجھے یہی سے ڈاکٹر نے بولا ہے آ بیٹھ کے نما ز پڑھا کرو ادھر ادھر مت سیڑھیاں مت چڑھو وہ بول رہی تھی مجھے روبی میں مجھے بولو میں کیا کروں وہاں جا کر میں کیسے اپنے سسرال والوں کو بولوں میں وہی سے اگئی ہاں اوزار چھوڑ کے آئی ہوں میں کیا کروں گی میں نے بولا میں نے میں نے بولا پڑھنی تو آج کی ساس چاآ چاہیے بیٹھ کے نماز جب تو ہوگی وہاں ہنسنے لائق منظر ہوگا وہ پھر ہنس رہی
کہ ہمیں وہاں پے سا میری نند ہے اس کو بھی کمر میں میری ساس ہے اس کو بھی میری دیو رانی ہے اس کو بھی اب میں ہی تھی وہاں پے ٹھیک اب مجھے بھی ہو گیا ویسے ہی
آج کل ہر کسی کو ہے آج کل یے ایک کو نہیں ہے دے دو کو نہیں یے سب کو ہے میرا بائی کہتا ہے کہ میں دن میں ہزار بار سنتا ہوں کہ گھٹنوں میں دارد کمر میں جس گھٹنوں میں دارد چھوٹا بھائی اور آفس میں ہے نا بولا ہمارے عور سے سبھی بات کرتے ہیں لیکن آ رہا کوئی کہتا ہے میری ماں کو ہے کوئی کہتا ہے میری بہن کو ہے کوئی کہتا ہے میری بیوی کو ہے کوئی کہتا ہے کسی کو ہے بولا یے کیا ہوا ہے سب کو وہ خود بھی سوچ رہا اور کیا
آپ کو پتہ ہے مجھے بولو ڈاکٹر نے اگرپ مطلب اوپر اوپر چڑھ گی نا تو مطلب پچاس بار دن میں چڑھنا پڑے گا آپ کو اس سے بول آپ کو ٹانگ بھی ہو جائے گی اسی میں انوولوے پھر آپ چل ہی نہیں پاؤ گی
او ہو ہو ہو ہو اس کو کرتے ہیں نا اس کو کرتے ہیں نا پہلے ہی سیڑیا بند سیڑھیاں چڑھنا
آپ کو پتہ ہے یہاں پے ہوں نا میں مجھے اوپر چڑھنا ہی نہیں پڑتا ہے ہمیں سبھی نیچے ہی اوپر سے میری ان کو تھا نی اوپر ہی کچن تھا ہم میرے سوسرال کا اصل میں اوپر ہی کچن تھا وہیں پے واشنگ مشین بھی تھی پھر میری دیورانی ہے نا اس کو کمر میں ایسی ہی پروابلم ہو گئی کمر میں
ہاں
اس کو بولا ڈاکٹر نے اب اوپر مت چلو اس کو نیچے تھا روم آپ کو پتہ ہے میرے سسر نے پھر ادھر نیچے نیچے بنویا کچن ورنہ ہمیں اوپر اچھا کچن ہے پھر اس نے نیچے ہی بنایا کچن اب مجھے یے ہو گئی نا پروابلم اب وہی کی چن دیتے نیچے والا میری دیورانی کو ہم اوپر والا پکڑتے میرے ساس نے بولا نہیں یے بڑا کچن ہے یے کہاں میں اس کو دوں گی اوپر والا بھی کہاں دوں گی میں اس میں سوتی ہوں پھر ان نے تی تی انہوں نے پھر تیسرا کیچڑ بنایا ادھر
ہائے ہائے اب اب ایک ہی گھر میں دو دو دو گھر رہتے ہو
گھر رہیں
بس اب یے نا انسان صحت ٹھیک رہنا نا چاہیے باقی کام تو ہوتے رہتے ہیں ہم ان کا کام سے ڈرتے
مجھے پیدا حمد جان ہوا مجھے پیدا مجھے میں جانتی نہیں تھی کمر درد کچھ اتنا کام کرتے تھے اللہ کی قسم چھوٹی عمر سے ہی ہمیں تو مانتے ہیں گھر والے جب ہم چھوٹے تھے تب سے ہی کام کرے ہم اتنا کام کرتے تھے گھر میں کچھ کرنا ہوتا تھا پلاسٹر یا کچھ ہمیں اتنا چاول تھا وہ ہٹ ہٹھانا پڑتا تھا سارا سامان اٹھانا پڑتا مجھے اللہ کی قسم اگر مجھے کبھی ہوا ہے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ گھر بنا ہے ایک ساتھ تھے ہی نہیں پیسے ایک ساتھ بنا تے ہمیں ایک کام کرنا پڑتا پہلے سارا سامان اٹھانا پڑتا ویسے ہی پھر کبھی نہیں ہوا مجھے وہاں گئی نا میں افزارا جان بھی ہوئی پیدا ایک بار مجھے وہ جیسے س لاک ہوتا ہے نا چت جیسے لیکن پھر مجھے بولا ڈاکٹر لیکن اس نے ڈاکٹر ہیں نا باہر اس نے بولا پہلے ہی بولا آپ کو یہ لاک جسا ہوا ہے آپ کو ڈسک ہوگی پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے بولا ہاں آپ کو ڈسک ہی ہے اب بولا کل ڈاکٹر نے آپ کو چیک کرنا پڑے گا آپ کو ایم آر آے کرنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا آپ کو مت کچھ لگمنٹ کا کچھ مسئلہ ہے
ہ اب دیکھ سا سامجھ ہی نہیں آتا خدا کی قسم ہوا تو ہوا کیا
اس کو ہمر فرق ہوتی ہے جب تک اب ریسٹ کرو گے نا دوائی کھاؤ گی نا تب تک فرق دوائی چھوڑی کام کیا نا
کوئی بھی کتنا کرے گا اگر ہم بھی کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا
وہی بول رہی ہوں میں بھی پھر اس کو زندگی بھر ریسٹ کرنا ہے وہی فرق ہے اس کو
اب کیا کریں گی بول رہے ہیں کہ یہ فلڈ آنے کا خطرہ ہے
اب کیا دوسرا ٹینشن ہے
اور کیا
اور سناؤ چائے پی
ہاں نہیں نہیں اب تو کھانے کا ٹائم پتا ہے کل جب ہم بات کر رہے تھے نا پھر جب میں نے آپ کو بولا نا اب ہم نماز وغیرہ پڑیں گے مجھے پیاس لگی بولا ماما کو کہ ہمیں کچھ فریج میں ٹھنڈا جوس وغیرہ ہے میں وہی پیوں گی گرمی تھی نا بہت جیسی میں نے پیا نا اس کے بعد وہ میرے اسٹامک میں جیسے جم سا گیا اتنی تکلیف ہوی اسٹامک میں پھر میں نے دوائی کھائی پھر نہ کھانا کھایا نہ کچھ کھایا
ہوں
میں ایسے ہی سو گئی اب مجھے بھوک لگ رہی ہے اب صبح چائے پی تھی بس بھابھی نے بولا تھا دن میں یہ پیو ن جی میں نے بھی یہی نہیں مجھ نا وہ اسٹامک کا یہی میں نے اب مجھے بھوک لگ رہی ہے کہ ہاں کھانا بھی کھانا ہے
مجھے پات کل نہیں پرسوں میں نے اٹھی میں صبح میں صبح نیمبو پانی پیتی تھی لیکن اب مجھے زارہ پی تھی نا دودھ صبح مجھے بھوک ہوتی ہے پھر میں پیتی ہی نہیں ہوں کل کل نہیں پرسوں میں نے صبح نیمبو پانی کا ایک ایک گلاس پیا مجھے کیا ہو گیا شام میں بھی الٹی کے میں واش روم میں گے میں گئی واش رومم میں الٹی مطلب مجھے لگا مجھے الٹی آئی لیکن نہیں آئی مگر میں کیسے گری گی پھر کیا ہو گیا خدایا پھر میں نے دوائی کھائی خو د کھائی د وائی دو
وہ کہتے ہیں نا وہ کھٹےڈا کر مجھے وہی ہوا کہ جوس پینے کے بعد مجھے اتنا برا لگا مطلب اچھ اچھا نہیں لگتا ہے نا وہ اسٹامک میں یہ ہونا
جب اسٹاک مطلب کچھ ہوتا ہے جیسے کچھ ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے ماں آپ
اسی سے مجھے سر بیاج بھاری تھا لیکن میں نے کل ہی دوائی کائی ہاں میں نے کل ہی کھائی تھی دوائی اسی ٹائم اب میں ٹھیک ہوں شکر اللہ کا آپ کی بیٹی شاید ر ہو رہی ہے یہ اٹھتے رہی
یے دودھ پی رہی تھی مجھے یہ گر گیا نیچے سکا مجھے لگا اس کو کھائے گی تو نکل جائے گا اس کو اللہ نے کری وہ ہیبس چ لیا نا چلی رو رہی ہے اچھا میں تو پھر چپ کر رہتیی ہوں میں آپ سے بعد میں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ